پ ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام ان کیا
جی ٹھیک ہے
جی اللہ کا خرم ہے آپ بتائیے سب گھر پہ ٹھیک ہے سب امی ابو
شکر اللہ کا اور آپشن ہے آپ کے والدین ٹھیک ہے
جی اللہ کا شکر ہے
چلو ج ٹھیک ہے اور اسنا آپ نے کنا کھا لیا
جی ہاں جی بالکل اللہ کا شکر ہے
چلو جی ٹھیک ہے اور بتائیے موسم کیسا ہو رہا ہے
تو یہ موسم تو صحیح ہے ویسے تبدیلی ہے تھوڑی بہت آ جاتی ہے کبھی نہیں آتی ہے ایسے ہو رہا ہے ہاں دھوپ تو نہیں ہے مگر وہ ہے نا گرمی ایک گمج سی رہتی ہے دھوپ کے بغیر ہی تو ہاں ہاں بالکل گھٹ نہیں وہی ہو رہا ہے اصل میں دیکھو اس ٹائم ایسا لگتا ہے کہ نہ ہی تو باہر دل لگتا ہوتا ہے نہ ہی گھر میں یہ موسم ہی کچھ عجیب رہتا ہے ایک اس میں مونڈ بھی اچھا نہیں رہتا
ہاں ویسے وہ تو ہے جی آپ بچوں کے بارے میں کچھ بتائیے تھے
ہاں بچوں کو ایسا ہے بس میں پڑھائی ہی رہی ت تھوڑا سا کہ اللہ کی اللہ کی اس کی دین کی بھی تعلیم دینی چاہیے اور دنیا کی بھی کیونکہ میرے بچےاء اللہ سے مسجد جاتے ہیں
چلو جی یہ تو بہترین بات ہے
جی ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں ویسے بالکل ابھی تو چھوٹے چھوٹے ہیں جیسے چھوٹے چھوٹوں کوئی ہم اتنی زیادہ وہ دیں گے تھوڑی سی بتائیں گے ہر چیز تبھی انہیں سمجھ میں آئے گا ورنہ نہیں آئے گا
ہاں بے شک دیکھیے ہمیں تو بچپن سے ہی اس چیز کی مطلب جانکاریینی چاہیے اس چیز سے آگاہ کرنا چاہیے کہ ہمارے اوپر کون چیز اچھا ہے ہمارے اوپر کون چیز ہلال ہے کون چیز ہرام ہے تو وہ جب بچپن ہی سیکھیں گے تو انوں بڑے ہو کر ان چیزوں پہ عمل کرنے میں کوئی بھی مشکلات نہیں پیدا ہوں گی
بالکل بالکل صحیح درستوں میں دیکھیے ہر چیز کی ہے کہ اپنی اپنی جگہ ہوتی ہے کود بھی ہو جیسے پڑھائی بھی اپنے لیے ضروری ہے انسان کے لیے اور دینی تعلیم بھی اپنے لیے ضروری ہے
ہاں بےشک ہمیں تو دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ میں چلانا ہوتا ہے
بےشک دونوں ہی انسان کے لیے بہت ہی ضروری ہے دنیا میں
ہاں بےشک وہ تو صحیح بات فرمائی آپ کی
جی
اور سنائی آج جی آپ کیا کر رہے ہیں آ بیٹ ہوئے ہیں آپ
ہاں کچھ نہیں دیکھو میں ایسی ریل دیکھ رہی تھی تو نیوز میں دیکھا نیوز میں نے کی چلو آج نیوز ہی دیکھتی ہیں تھوڑی سی نیوز میں دیکھا تو اتنا آج کی زمانے میں تو ایک یہ ماشاء اللہ ج ہماری جو سرکار ہے پت نہیں کیا چاہ رہی ہے انسان کے ساتھ کیا نہیں اس کا کچھ سمجھ میں نہیں آتا
جی ہاں تو کسی کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے
جی دیکھو وہ بیٹھے تھے سونم
ہاں بو خر
پت نہیں کیا نام ہے آگے تمبو کرتار پہ آج انہیں ہے نا اریسٹ کر لیا اٹھارہ انیس دن میں کچھ نہیں کرا ان کے س نے اور اریسٹ کر لیا پولیس نے اپنے بل پر کمانڈو کے اتنا اتنا بس اللہ سب پہ رحم کرے اتنا وہ ہو رہا ہے وہاں پر جنتر منتر پر بہت زیادہ اور آپ نے دیکھا ہوگا ابھی دہرادون گ ہی آ رہا تھا کہ دہرادون کا جو جنگل ہے اسے کاٹ رہے ہیں
وہ تو اچھی بات نہیں ہے دیکھیے اگر جتنے پیڑ رہیں گے ہمارے یہاں تو اتنا تو ہمیں ہی فائدہ ہے جب پیٹ کٹ جائیں گے تو پھر تو مشکلات ہی پیدا ہوں گی دیکھیے بہت سارے پیڑ کاٹ گئے کاٹ دی تو ان کی دیکھیے گرمیاں اتنی زیادہ ہے بارش پڑی نہیں
ایک
کرری ہے تو
ا تو یہی تو اب وہ پبلک راستے پر اتر چکی ہے اور جام اتنا لگ چکا ہے کہ آنے جانے والے کو بھی دقت ہو رہی ہے تو بہت لیڈیز ہے وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہی ہے جینٹس بھی ہیں کیا کریں دیکھو سرکار ہے سرکار کو آ کی سوچنی چاہیے سرکار بول رہی ہے ڈیولپمنٹ ارے ڈیولپمنٹ کیا ہوگا وہاں پر جب آپ پیڑ ہی سارے کاٹ دو گے
ہاں اس سے تو نقصان اس سے تو ہماری ترقی نہیں ہوگی
جی جی دیکھو اتنے بڑے بڑے پیڑ ہیں اتنے بڑے ہیں کہ ان میں کچھ دقت بھی نہیں ہے پھر بھی اسے کاٹ رہی ہے سرکار کیوں ان سے کیا لینا دینا ہے
جہاں پہ انہیں کاٹنے ہوتے ہیں نا وہاں پہ نہیں کاٹتے دیکھیے ہمارے یہاں بہت سارے ایسے مکان ہیں جن کی مطلب سپ میں بہت بڑی پیڑ لگے اگر تھوڑا سا کچھ آ جاتا ہے خدا نہ کرے تو اگر وہ اس مکان پہ گر جاتے ہیں تو بہت سارا نقصان ہو سکتا ہے جانی اور مال نقصان تو ہو ہی سکتا ہے
ایسے ہے کہ وہ ان میں بیھ کے نیوز میں وہ کوئی بڑے جو بیٹھے رہتے ہیں ان سے بات کر رہتے کہ کہ تم جب نہیں دیکھ ت جب ڈیھ ڈیھ منزل پانی بھر جاتا ہے ایک منزل پوری ڈوب جاتی ہے اور دوس منزل بھی آدھی بن جاتی جب کہاں رہتے ہو ڈیولپمنٹ کے لیے تو جب نہیں دیکھ ڈیولپمنٹ جب کہاں ہو رہا ہے مگر نہیں جواب
جی بتا رہا تھا کہ ہمارے یہاں تو ایسی گاؤں ہے جہاں پہ اگر دس منٹ بیس من بارش رک ہے تو وہاں پہ برا پانی بھر جا رہا ہے
الہ اللہ بس یہ حفاظت کرنے والا ہے ہر کسی کی ویسج مگر دیکھنا چاہیے نا سرکار کو سرکار جہاں سرکار کو پیسہ مل رہا ہے نا سرکار وہاں واقتی آج کی سرکار تو یہی رہ گیا ہے کہ ہوں ہمارا فائدہ نہیں ہے اس میں سرکار کو بس اپنا فائدہ دکھتا ہے
اب سا تو ایک جیسا نہیں ہے بہت سارے اچھے بھی ہیں بہت سارے ویسا کام نہیں کر رہے ہیں جیسا انہیں کرنے کرنا چاہیے تھا
ہاں تو کیا کریں جب بڑی سرکار ہی بن کر بیٹھی ہے ہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے بس بات ہی کر سکتے جو کر رہے ہیں ان سے بھی ان کا بھی کچھ نہیں ہو رہا اور انہیں الٹا ہی سزا مل رہی ہے
وہ کہتے ہیں کیا بولتے ہیں جو گا ہوا ہے اس فارسی اور جو جرم گا رہا ہوا ہے اسی
ہاں ہاں ہاں صیح بالکل صحیح جگہ اب یہی ہو رہا ہے آج کی دنیا میں یہی ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں ہے کہ بس یہ ہے کہ جتنا بچا جائے اتنا اچھا اور جتنا اس میں گھس جائے وہ بھی برا
ہاں وہ تو ہے نہ کرے تو وہ بھی غلط کرے تو وہ بھی غلط
وہ بھی غلط انہیں گغل ہی لگتا ہے اچھے خاصے نردوش انسان کو وہ جیل پہچا دے اور نیرے دوست کو رہا کر دیں بس یہ ہے پیسہ بولتا ہے
ہاں آج کل تو یہی پیسہ چلتا ہے اور جتنا آپ کا
جی بالکل تین جار جی جی
بنتی ہیں اچھے اچھے بڑےڑ لوگوں کے سھ بنتی ہیں تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہو آج کل کے زمانے میں
دیکھو بھائی یہ تو سوچنا چاہیے کہ سرکار ہمارے لیے بنی ہے جن کے لیے بنی ہے جنتا نے ووٹ دی ہے تو جنتا کے بارے میں سوچو نا
ہاں وہ سوچتے ہیں جب بننے سے پہلے سوچتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے ہم وہ
ہاںاں وہ سو اس میں آپ ڈیولپمنٹ میں دیکھ لو وہ دس یا دو کرتے ہوں گے صحیح اور سارے جو اپنی ضرورت ہے نا سرکار اس وہ کرتی ہے اپنی ضرورتوں کے لیے
ہاں اپنے حساب سے دیکھیے تھا اور کچھ آ گئی آ گئی تو وہاں پہ تھوڑا کچھ دے دیا کھانے کے لیے لیکن اب جو اچھے اچ اس میں ہے وہ کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے وہ ہم آسانی کر رہے ہیں وہ اچھا اچھا کر رہے ہیں ہماراری سوسائٹی کے لیے ہمارے ملک کے لیے لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو خود اپنے اوپر خالی خرچ کرتے ہیں پیسہ جس چیز کے لیے پیسہ آتا ہے اس چیز میں وہ سرف نہیں کرتے استعمال کرتے ہیں
نہیں کرتے اب دیکھو اناج سرکاری کی طرف سے پھر ہی بٹتا ہے اناج ہو گیا گیہوں ہو گیا چاول ہو گیا یا اور چیز ہو گئی مگر کیا ملتا ہے پبلک کو کچھ نہیں ملتا
ہاں وہ تو ہے اللہ خی ہی کرے ہدایت مائ ان کو
اتنا دھوکا دھڑی چل رہی ہے ہر چیز میں اتنا دھوکا دھڑی چل رہی ہے کہ آپ دیکھو پیپر اٹھا لو یا نیوز دیک لو کچھ بھی دیکھ لو سوشل میڈیا دیکھ لو ہر چیز میں کچھ نہ کچھ دھوکہ فریب کچھ جرم کچھ نہ کچھ کچھ ملے گا ضرور
ہاں آ تو ایسے ایسے جرم ہو رہے ہیں کہ جو جی آج تو ایسے ایسے جرم ہو رہے ہیں
ایسے ایسے ہو ہیں جو کہ ہمارے گمان میں نہیں ہوئے تھے کہ ایسا ہو سکتا
ایسا ہو سکتا ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے تو بس اللہ کرے کے ساتھ خریت سے ہم ٹھیک رہے اور ہمارے آس پڑوس اور رشتے دار بھی سب اللہ کو سب سلامتی رکھے
جی بےشک ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے اللہ جو غلط کر رہے ہیں ان کو ہدایت فرمائی
بالکل ٹھیک ہے پھر بات کریں گے انشاء اللہ
جی شگا آپ سے بات کر کے بہت کچھ سیکھنے کو میں چلو اللہ
جی بالکل جی جی اللہ حافظ